السلام علیکم جانلم پوھلام بائی جان اور بتائیے بائی جان کیا حال چال بھائی جان سب کت بھائی جان س بڑیے بھائی جان
جی بھائی جن ہمارا طبیعتو سب ٹھیک ہے صاف خہیے اور بتے بھائین گھر ہے
سب ٹھیک بھی ہےب جی جی بھائی جان میرے گھر پروار کے سبھی لوگ اچھے ہیں سبھی کوئی بہترین ہے سھی کوئی بڑھیا ہے بھائی جان سبھی کو سوستھ اور کشل ہے سھی کوئی اچھے ہے بھائیان آ بتائیے بھ جان آپ کے گھر پوار لوگ سبھی کوئی اچھے ہیں سوستھ امی جان اب جان س کئی بڑھیا ہے بھائی جان
جی بھائی جان ہمارے گھر پوار پہ سب لوگ ٹھیک ہے امی جانا ب بھائی جانا سب لوگھے رہے ک بھائی ج کانا پیا ہو گیا کھا پینے میں کیا کیا کا بھائی ج نے
جی بھائی جان کھانا پینا تو ہو گیا آج تھوڑا ایک ہوٹل میں گئے تھے وہاں پہ تھوڑا ریسیپشن تھا اسی میں طرح گائے ہوئے تھے تو وہیں پہ تھوڑا کھانا پینا سب ہوا ہے کھانا پینا یہی سب ہوا ہے تو وہی کھائے اس میں بہت سارا ورائٹی کا تھا اس میں کھانا وانا بہت سارے پرک کے انکوں پرک کے اس میں بوجن سے ب جان تو وہی سب کیے ہوئے ہیں تھوڑا ٹھنڈا گرمی کا دن ہے تو تھوا پیٹ کو ٹھنڈ رکھنے کے لیےا ج تھوڑا پھل پھول تھا تھوڑا یہی سب کچا تھوڑا مطلب تھوڑا ا تھا سب فھل فل تھڑا تھاا پپیتا پیتا تھا یہی سب کیلا ولا تھا تھوڑا ناناس ونانس تھا تھوڑا سنترا ونترا تھا آموم تھا انگور انگور تھا تھوڑا وہی اس کے بعد جامن تھا بھائی جان یہی سب تھا بہت سارا چیز تھا اس میں جو رکھا ہوا تھا جو جو جس کو من کر رہا تھا وہ وہ کھا رہا تھا اس میں بھائی تو وہی تھوڑا ہم میرے دوست ہیں وہی ہم دونوں آدمی گئے تھے تو وہی تھرڑا اس میں کھائے پیئے تھوڑا وہی سوچے کہ تھوڑا کھا پی لیتے ہیں تھوڑا فل فھول تھوڑا گرمی کا تو دن ہو جب فل پھل ہے تو وہی سے کھا ہو لیتے ہیں تھوڑاا پیٹ وٹ کو تھوڑا آرام ارام ملے گا تھوڑا ٹھڈک ملے گا پیٹ ٹھنڈا ونڈا ل رہے تو وہی سب تھوڑا کھائے پیئے اس کے بعد اس میں بھ جان کھانا وانا دیکھے کے چالوو ہے کہ نہیں تو وہی تھوڑا کانا وانا چالو تھا تو سوچے کہ اس میں بھیڑ تھا بہت لمبا لائن لگا ہوا تھا کھانا میں تو کہا کہ یہ کہ کھانا بھی لیکن اسی بھیڑ میں کا لے سوچے کہ اب کیا بھیڑ کا انتظار کرے نہ کرے تو اسی میں کھا وہ لیے بھائی جان بھیڑے اڑے میں سب کھا ہو لیے وہی کھاؤ گے پھر اس میں دیکھے تھی بھائی جان آئس کریم کا بھیٹھ لگا ہوا تھا تو وہی سوچے کہ چل ایک کھا لیے تو تھوڑا آئس کریم بھی کھائیے لیتے ہیں آئس کریم کاوے ہے تو اس کا سوچے تھرا چلنے سے پہلے ایک بار تع ٹھڈا ونڈا پ لیا جائے تھوا ھڈا ونڈای لیا ج گا تھوڑاٹھیک رہےا تھوا پیٹ ٹھنڈا ونڈا رہےا اس لیے کہا کہ یہ کہ بھائی جانک کھا وے کے بع سوچے گ ٹھنڈا ونڈا بھی تھر پی لیں گے تو اسے بھی تھا کانا وانا پہچل جائےا توا کی کہ بائی جن تھ وہی تھ گئے تھوڑا ھڈا ونڈا وغیرہ دھے تو ادھر پیے تھوڑا کوپی ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا کوک کا کے ایک گلاس دو گلاس پیلی ایک دو گلاس اور پین ان اس کے بع بھائی جان وہاں سے نکلے جیسے ہوٹل سے باہر تھوڑا ایک دوگا فوٹو ووٹو کھینچے تھوڑا تویں بھائی جان تھوڑ ایک دو گو فوٹوٹو مے کھیچ دیجیے بائی جان کاقی ہے میرا ایک دو فوٹو ووٹو کھینچ دی ہیں بڑھیا بڑھیا وہی وہاں سے نکلے ہیں ریسورٹ کے باہر دیکے بائک جہاں لگیا تھ تھا اتنا زیادہ اندر بائک جام میں پنس گیا تھا اندروں سارا لوگ آ کے رشتے دار لوگ تو سب کو یہیا ہو کہ وہاں پہ تھا بائکک جمع کیا تھا تو وہیں اسی میں ہم لوگ بھی لگائےئے تھے تو بائک میرے بیچے میں پھنس گیا تھا تو وہ بیچ میں پنس گئے تھڑا بائک وائکالے تھوڑ سوے کدھر سے نکالے کیسے نکالے نہیں نک لے تو وہاں پہ گارڈ تھا تو راستہ واسہ وہ سب بنا بنا کے چھڑ کے رکھے تھا تو بو اس میں میں نک نکالے تو وہی نکالے گلیے نکالو کال کے وہی گھر ار پہ آ گئے تو اور بتائیے بھائی جان آپ کھانا وانا کیا کھائے ہیں آپ بھی کہیں گئے ہوئے تھے کیا نہیں گیا ہوگا ہمیں بھائی جان
نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں گئے تھے بھائی ہم کہاں ج ج نہیں ج ہیں ا بھی تو ہم ک گا نہیں نہ کسی کا پا نہیں آج کیا ج ہے دس گھر پرے گے گرمیت کہ بت میں ب حالات پتے بھی تو س ٹھیک نہیں چل رہا بھائی جاں گرمی میں د رہا ہے بھائی خراب گزر ہے موم ا بڑھیا چل رہا ہے گرمی اتنا پڑ رہا بارش کی ہوئے بہت بھائی جن بارشح ہو ہی نہیں رہے بھائی جن تو وہی بت ہے بھائی جان کی اس بار پہلی بار بھائی جن فری کا ٹکٹ بک ہوا ہے تو پہلی بار سب کوچ جا رہے بھائی نہیں تو تو اس میں سے دو آدمی جاتتے نہیں ہے بھائی جان ابھی بھی تیسر کوئی سے کو سے چ منا بھی نہیں کی بھائی جان ایک جو نہیں مٹ منا کرتے بھائی ج کا نام کیا نہیں اس بار تو کبھی کیوں بھی نہیں کہا بھائی کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کچھ بھی بول نہیں ہے اور سبھی کوئی کا ٹکٹ بک ہو گیا ہے بہت
کہے کی بات ہے ہ تو بھائی ہم بولے ج تو کلوا میں نہیں ہےدرگہ ج ٹوٹا ہوا پھٹا ہو گا
پھر بلا پلس ہوا ہے بھائی پھر آدھے ادھے ہوا ہے تھوڑا سا مال لک آیا ہے سب ہ پھر مارا آدے ہ لیا پڑی پھر خراب ہوا کام
ہ
تو ہو ہی رہا ہے اور بتائیے بھائی آپ کے موسم کیسے ہے گرمی پڑ رہا ہے کہ بارش کو بھی آسا ہو رہی ہے آج بارش ہوگی کیا رات میں ہے
ارے بھائی جان کیا بتائے آپ کو گرمی یہاں اتنا نہ زیادہ ہے کہ وہاں سے ہوٹل سے آئے ہیں کھا ہو کے تو دیکھیں اتنا زیادہ گرمی پڑ رہا ہے اتنا نا زیادہ ویسے بھی آج دن بھر بہت زیادہ گرمی تھا بھائی جان دھوپ بہت تیز دھپ تھا بھائی جان اتنا زیادہ دھوپتی صفائی جن جیسے لگ رہ بدن جلا دے گا بن جل رہا ہے اتنا زیادہ تیز تھا دھوپ تو کا کہ یہ بھائی جان کی اتنا تیز دھوپ تھا تو وہی گرمی بھی تو ہونا نازمی تھا بھائی جان گرمی تو ہوبے کرے گا دھوپ تیز تھا تو تو بہت زیادہ گرمی ارمی پڑا بھائی جان تب تو سوچے ہیں کہ کیا کرے گرمی مہین نیچے تو ہم کو ند ہی پڑے گا ہم کو روم میں اتنا گرمی میں تھ کہ کہ اوپر چھت پہ بچھن لے گئے بچھان وچھان بچھا اچھا کے مچھردانی بھی لگائے مچھردانی لگا ہوا ہے تو وہی سوئی ہے کیا کہ یہاں تو مچھر اتنا ن کاٹتا اتنا نا مچھر کاٹتا ہے کی بین موچدان کہ آب سوئی نہیں پیے گا ایک پلجھوا جیسے بند ہوتا ہے ویسے ہی مھے کاٹنا اسٹارٹ کر دیتا م چھت پہ ہی سوئے ہیں دیکھیے بارش کا تو موسم لگ رہا ہے کہ شاید بارش وارش بھی ہوگیا کیے اس سم میں جب بچھاؤن کیے تب ٹھیک تھا لیکن ابھی دیکھا ہے کہ موسم پورا گھیر اڑ لیے سب بنا رہا ہے تھوڑا بارش کے جیسا ماحول دیکھیے بارش بھی آئی سکتا ہے کوئی اس کا گارنٹی ہے بارش کا کوئی تھوڑی نہا روک سکتا ہے بھ جان وہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم لوگ روک لیں گے خیر جانے دیجیے آپ بتائیے بھجن آپ کی طرف کیسا موسم ہے آپ کی طرف بھی گرمی ورمی تھا کیا بھائی جان
بھائی ہمارے یہاں تو موسم گرمی سے بہت بے حال ہے بھائی گرمی سے بچنے کے لیے بہت گرمی ب بچنے کے لیے پانی ڈھیر پی رہے ل پٹرولس گوکو جو بھی ہوتے ہے و ہم پانی میں ملا کے ٹول پ رہے اور گرمی سے بچنے گیلے تھورا گری پ رہ رے باہر جانی رے جو بھی روری سامان وجن نہیں تو رات کو جا رہے لا نہیں صبح جا رہے بھائی ج باقی سب تو سا کام جتنا بھی ہے پینٹنگ چل رہا ہے اب اسکول کالج بھی گرمی کے کارن سب بند ہی ہے اب نہیں جا رہے ابھی تو پہلے ہی تین چار دن پہلے ایگزام ت جان چم بھام د ہمار اسکول وہی دہنے ج رہے تھے تین دن سے تین دن لگات تھا دوس ایگزام تو وہی ایگزام تیاری کر رہے تھی ایگام جا رہے بڑیا سام ہوا ہے باقی بہت خش سمج رہ بھائی ج نا پمپ وغیرہ پائی پہ دھیان دینا ہوگا کوچنگ پھر ہم ایک دو دن بع جا رہے جوائنگ کر ل سب کچھ ہی پکڑنے جا رہے کافی ٹائم بچا نہیں ہے بہت کم ٹائم ہے سب کلاسز اب کرنے جا رہے ہیں بھائی اور بتائیے ب یہ آپ کا پاریہ کیسا چل رہا ہے
جی بھائی جان میرا بھی پڑھائی لکھائی سب بہت بڑھیا چل رہا ہے سب کشل چل رہا وہی تھر ہم بھی تو سائنس لی بھی ہیں تو تھوڑا سائنس لیے ہوئے ہیں تو جان ہی رہے ہیں ب جانا سائنس بہت بھاری ہوتا ہے تو سائنس پہ تھوڑا دھیان زیادہ دینا پڑتا ہے تو وہی تو سائنس پہ ہم زیادہ دھیان دیئے ہیں اس میں بھی میرا بھائی جان پی سی ہے میر بھائی جان میرا فزکس کیمسٹری یا میتھ ہے بھائی جان بھائی وہ تو ہم نے لیے ہیں لیکن بھائیو ایکسٹرا میں لیے ہیں تو میتھ لیے ہیں تو ایسے ہی بھائی جان اتنا نا بھاری ہو گیا ہے میھ لینے کے بع سک میھ تو تھوڑا ج ہی رہے میتھیرا سوے سے کمزور ہے تھوڑا ہو س میں میھ لے لی ہے تھوڑا سا تو ہم کو بہت سا دقت تھوڑا رہا ہے لیکن وہی کلاس ہم کر رہے ہیں کنٹینیو ہمیشہ کلاس کرتے ہیں آن لائن آف لائن کلاس ولاس کرتی رہتے ہیں اب ہم کلاس ولاس چھوڑتے نہیں ہیں فزکس ہے تو اس کا بھی ہم تھوڑا دھیان رکھتے ہیں جہ تھا کیسے کہ فزکس میں تو جان ہی رہے ہیں بہت بڑا بڑا نومیڈیکل ہوتا ہے اس میں اتنا نہیں ایک ایک پیج کا دو دو پیج کا نو میڈکل ہوتا ہے اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے جلدی اس کا سمیکرم بنے کرتا ہے اس کا سیکرن جانتے ہیں بھائی جان کیسے بنتا ہے اس کا سمیکرن جو ہے نا بھائی جان مان لیجیے ہئی سائنٹسٹ ہے ہائی ویگیانک ہے تو مان لیجے جیسے آئنسٹین ہے آئنسٹین کے سدھانت کے انوسار اتنا مان پھر مان لیجیے جیسے نیوٹن ویجانک ہے تو نیوٹن کے سدھانت کے انوسار اتنا مانے اور سب کا الگ الگ مان رکھنا پڑتا ہے سارے ویجیانک کا مان یاد کرنا پڑتا ہے
تو بھائی جان ایک سوال پوچھنا تھا بھائی جان کہ رہے تھے بھائی جان آپ کا دوست سب مجر سب پیسا لیے تھ بائی جن گیارہ سو کچھ اب بتا رہ ہمارا تو پیسہ بتا رہا تھا بھائی ج نو سو نو روپے کچھ تو ہمارا تو پیسہ د دیا بھائی جٹ آپ کا پیسہ گیارہ سو کچھ کا ہے تو پٹ من یہ سب پائے جلد ہے کہ نہیں
جی بائی جان ابھی تو منیے نا بھ جان وہی رات بائی جان پیسا منیجر سب دے دیے ہیں وہ م ایک ہزار جو تھا نا بھائی جان اتھرا میرا کے پاس پھنسا ہوا تھا منیجر سر کے پاس تو وہی ہم کھا ہو کے ادھر سے آئے ہیں تو وہی دیکھیں ہیں دس بجے کے آس پاس میںسےھی پیسہ دے دے میرا منیجر سر ایک اور جو تین سو روپئے ایک اور آدمی کے پاس تھا تو وہ بھی دے دیے وہ بھی بھائی جان دے دیے میرا پیسہ وسا سب لوٹا دیے جتنا بھی پیسہ ویسا تھا ہما سب پیسہ کمپلیٹ ہو گیاا سب پیسا میرا برابر ہویا ہے سب پیسا میرے پاس جتنا تھا جہاں جہاں باقی وہ سارا پیسہ میرے پاس آ گیا تو میرے پاس ہے سب آپ کا پیسہ جو پھنسا وسا تھا آپ کا پیسا سب نکل گیا بھائی جان
جی بھائی ج ہمارا بھی جو فسا ہوا تو پیسا سب نکل گیا جی بھ ج ہم بول رہے تھے بھائی کچھ کارن تھا وہ آپ کا نہیں نکال پائے آپ آپ کا آگے تو اور سب تو ٹھیک ہے بھائی اور بولیے بھائی ریچارج نہیں تھا وہ ریچارج خرای گے بھائی
جی بھائی جان سب ریچارج وارج کرا لیے ہیں ٹھیک ہے بھائی جان تھڑ بول رہ تھا جا رہا ہے زیادہ کھا پی لیے تھڑا آپ سو سونے جا رہے ہیں کال بات کریں گے خدافظ
خد آپ سے